مجھے اب ہوگی وعلیکم السلام اب ہوگی آپ کی ٹاسک یے سبمٹ
میں نے بولی ہوتی ہے جب آپ دوسری کال کرتے ہو یے ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے
کیا کر رہے وہ پکایا آپ نے معاذرس
ماذرس نہیں اب آلو اور یے بناؤں گی کیا بولتے ہیں اس میٹ
میٹ بیٹا کہا ہے
سو گیا
اچھا ٹھیک
اب یے مذ کررین اٹھائی
ایوا بول رہی ہے مجھے یے بوا بول رہی ہے جاؤ چلو جاؤ جاؤ جؤ دروازہ بند کروں گی جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ دروازہ بند کروں گی
ہاں
ہاں میں نے بولا مارو با ہاں ہاں یے ماما ہے آپ کی ابھی جائیں گے نا کیا ہوا میں ابھی لے لوں گی
آئینے پھر شاید
اس نے فون کیا
ہاں
ٹھیک اچھے سے میں نے بولا ہاں وہ کہاں بولا گھر پے میں بولا ایوا آئی ہے ہاں پھر بولی ادھر آنا مجھے اس نے پاگل کیا ہے نا ایوا مجھے نینا ماسی کی گھر لے جاو آپ
اب آپ لوگوں کو ہی جانا ہے
اب ہم ہی جائیں گے آپ کی بیٹی کی وجہ سے میں میں نہیں جاتی ورنہ اس نے میں نے اس کو بولا دس منٹ رکو اب یے کلر کر رہی ہے میں نے بولا میں تب سے پانچ پانچ میں ابھی بھی دیکھا چلو چلو چلو چلو چلو چلو چلو چلو چلو چلو چلو ابھی جائیں گے فور بجے جائیں گے ابھی جائیں گے فور بجے
اس کو دینا وہ سیٹ بھی وہی سے
ہاں میں دیدوگی بولوں گی اس نے دیا ہے تھوڑا سا آئرن کروں گی
اچھا ٹھیک
ہاں
اور باقی ٹھیک ہو
ہو گئی سبزی ریڈی
ابھی نہیں ہو گئی اب میں کاٹ ہی رہی ہوں ابھی تو اب چڑوں گی بنانے وہاں پے آکورڈ لگتا تا ہے بنانا انہوں نے رکھا ہے میرے سر کے اوپر کیمرہ جہاں پے میں پکاتی ہوں مجھے عجیب لگتا ہے وہاں پے بنانا
تو پھر آپ ہی چے ایکسٹینشن لاؤ چینج کرو جاگہ
اب روم لاتا روم صاف صاف کرتے میں اندر ہی پکاتی مجھے اچھا نہیں لگتا وہاں پے کھنا
ہوتا ہوگا عجیب لگتا ہے ہر غریب ہی پریشان ہیں
ہاں
اور باقی ٹھیک ہو
ہوتا ہی نہیں تھا ٹی وی پے کیمرا آن جب سے ہم الگ نکلے تب سے انہوں نے رکھا ہوا تھا یے دن کو کا کچھ نہیں دیکھتے ہاں یے دن بھر کچھ نہیں دیکھتے ہیں ٹی وی پے بس یہی رکھتے ہیں ان
پہر ساسو ماں سے کی بات
میں نہیں کرتی ہوں بولے گی نا کیوں نہیں کرتی ہو میں بولوں گی آپ کو پرابلم ہے میرے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ مت تھی
پھر جب آپ نے شیزو کو میسیجز کی میری کال جو اٹھا وہ آئی تب سے
نہیں اس نے رپلائی نہیں کیا نہیں
وہ کہاں کرے گی میں کہاں اگلا اگلا کام اس کو دلواؤں گی
نہیں اس کو نہیں دلوانا مطلب یے آپ کو دینا ہی نہیں تھا اس کو
آپ کو پتہ ہے نا میں کتنی یے ہوں خدا کی قسم مجھے سب پے ترس اتتا ہے کیا اس کو بولتے ہیں یے احمت خود بولے گی روبی کو مجھے کام دلا
ہاں اس کو تو روبی کا کانٹیکٹ بھیی ہے
اب کل سے کر رہی ہے نا اسی کو روبی دی پیسے نہیں آئے روبی دی پیسے نہیں آئے
روبی کرتی ہے اس کو فون ون
روبی تو اس روبی نے تو اسس کے اتنے کالز اٹھائے
روبی نہیں اٹھائے کہ اس نے روبی کی اٹھائے
اس نے بھی اٹھائے ہے اور اس نے بھی کیے ہمارے ساتھ کتنی کالس کی ہے اس نے
میں میرے ساتھ تین کلس کیا اس نے
بھی کتنی کالس کی میری ویسٹ کرتی میں اس کو یہاں سے کی ایک دو کالس وہ بول رہی تھی مجھے آئی نہیں وہ مجھے ویسٹ ہی کرائی ایک چیز ہے نا اس روبی کو یے ویسٹ نہیں ہونی دیتی ہے کال
اگر اس کو آواز نہیں آتی ہے پھر کیا یے کرتی ہے
نہیں ان کو تو لگانا بکواس بکواس مجھے نا اس کے ساتھ ایک ہی بار آواز ختم ہو گئی پھر یے کنٹینیو بات کرتی ہے
آپ کی ہوئی اس سے بات
میں نے ایک کال بھی نہیں اس سے کی ہے
کرنی چاہیے اس کے ساتھ بات کرنا اچھا اور اس اس کی کال کے ساتھ پیمنٹ اچھی آتی ہے یے اچھی باتیں کرتی ہے
یے مجھے یے بولتی ہےچھ مجھے او ٹی پی او ٹی پی مجھے میں کہاں سے وہ او ٹی پی لاؤں اس کو
یے نمبرز مانگ تی بولے مجھے نہیں ہے
یے مجھے اوو وٹپ پی مانگ رہی ہے اس لیے میں نے نہیں اس کو کوئی ریسپونڈ کیا میں وہ
کوئی دلا سک وہ جم سے ہاتھ میں رہے گی
میں دے دوں گی لیکن آج سنڈے ہے نا اوپر سے یے سیلس مین کا میں دے دوں گی
یے نہیں دیرا اس کو دینا ہے لیکن کوئی ایک انجان نمبر
انجان دے دوں گی کوئی نمبرس فیملی ممبرس کا دے دوں گی نہ کچھ
جی جی دے دینا یہ پھر کام کروائے گی ممی بول رہی تھی پرسوں میں ان کے گھر گئی اس کی بہو اس کو جاجی کو ایسے کپڑے لگا کے تھے بولا ہم وہاں بیٹیاں کہی جانے کسی جگہ جانے پر ایسے کپڑے نہیں پہنتے ہیں
ورنہ کیا ہم جیسے ہم ہیں ویسا کوئی ہے ہی نہیں ہر کسی کو مصیبت ہے ان کو جو گھر میں پرابلم ہے اس کی وجہ سے وہ کسی اور کے گھر میں ہوگی نا انہوں نے
میں نے کل ممی کو بول رہی میں نے بولا ممی وہ پیشنٹ بھی بچارا مر گیا ہو سکتا ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لوگ بھی مر گئے ہوتے
یے ہم زیادہ ہی ہم گم کو جائے دیتے ہیں آج کل ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کو گم نہیں ہے ہم ہم ہم لوگ پھر
پھر جانتی ہو وہ تبسم کو
ہاں
جو اس کی لائف میں ہے نا اگر ہماری لائف میں ویسا ہوتا نا ہم مر گئے ہوتے
وہی نا
بٹ وہ کیا وہ کرتی ہے پینٹ دا سٹی ریڈ سی ٹیکس نو ٹینشن
وہی نا ویسے لوگوں کو پھر یے نا یے جلن بھی ہوتی ہے ایسے لوگ جیت جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کی بس ان کے یے ہم پے ہی ڈپینڈ تھے نہیں میں نے سوچا تھا اس بار ہلو ہلو ہیلو
پھر آرام کرنا
ہاں ہیلو
آ گئی آواز
میں بول رہی ہوں میں نے سوچا تھا اس بار میں کروں گی جم وم اور ساری کپڑے نکالوں گی اور لگاؤں گی مگر مجھے مت پتہ تھی مجھ میں کنسیو کروں گی مجھے پھر سے ایک ٹرمئل آئے گا
آپ پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے
کہاں گئی میں نے کل کے پاس میں نے یہاں پے ایک کیمسٹ کے پاس لگایا گلکوز
ایک کنسلٹیشن لے لو نا کیا ہوگیا آپ کو
میں ڈرتی ہوں مجھے جیسے انڈر ڈر ہے میں کہہ رہی ہوں میں ڈاکٹر ہی چینج کروں مجھے لگتا ہے وہ مت مجھے بولے گی کیوں کی ہے کیونکہ ٹیسٹ تب سے اب آئی مجھے جیسے اس کا ڈر ہے اس لیے
کیا ہے
شاکرا ماسی کی بیٹی ہاں
کیا
یے نینا ماسی آئی
اب نہیں آپ مجھے کال کر سکتی ہو
نہ نہ مجھے میں آپ کے نمبر پے میرے ہوگئے ہیں گیارہ کالس
پھر میں دوں گی دوسرا نمبر اس پے کرنا
ٹھیک ہے
سات آٹھ نو جتنی کرنی ہوں گی اس پے ہی کرنا میں نے چارج پے رکھا اس پے مت ضائع ہو جائے گی
نہیں میں بھی لے لوں گی نا اب فادر ان لو کے نمبر
آپ بھی لینا مجھے دس کالس اس پے
کوئی بات نہیں ابھی آپ کی ہوگی پھر سیونتھ کال میرے سات
ہاں شاید ایٹتھ ہو گئی ایک مت ہو گئی تھی میں دیکھ ایٹ ہوگئی ہوگی ایک آپ کی تھری فور فور تھری سیون سیون فور پے اس پے کیوں نہیں چلاتی ہو اس پے بھی ہو جائے گی کالس
ختم کیا نا روبی نے وہ مجھے کہاں تب پتہ تھا اس پے میں نے خالی چار کالس لی ہے وہ بھی آپ پی کو کی نا یاد ہے جس کو آپ کے ڈھائی سو روپے آئے
ہاں اس پے میں نے ایک کال کی ہے اس نمبر سے
تو وہ آئے گے آپ کو آپ کو ویسے آدھے پیسے آئے آئے ہوں گے ناں آدھے کالس
جو سیون ٹوینٹی میں ہے اب یے ساری جلدی منڈے ٹیوزڈے ویسے پیمنٹ آتی ہے
اب ہما ہمیں ان دو نماز پے بھی ٹاسک آتے
اور کیا
پھر ہم اور دو نمبر پکڑتے ان پے بھی رکھتے ٹاسک لا کے
یے تو عرفان کا نمبر ویسٹ ہی ہوگیا عامر کا نمبر ویسٹ سٹ ہی ہو گیا ان پے نہیں آیا کچھ
کیا ہی کر سکتے تھے
ہاں
میں نے ممی نے بولا تھا مجھے ڈاکٹر کو دوائی بھیج دو وہ بار بار کال چل رہا ہے وہ میں دوائی بھیج رہا ہوگا وہ کھانے والا
ہاں اس کا کال ریسیو کرنا پڑے گا وہ تھوڑا ریوڈ ہے
ہاں ابھی لیل کروں گی اب آپ کا مت تو کر سکے کیوں ابھی آپ کا آدھا منٹ باقی ہے
ہاں وہ بہت ریوڑ ہے اگر آپ کو کاٹنا بھی پڑے گا نا وہ بہت ریوڑ ہے وہ پھر نہیں لیتا ہے
ابھی ابھی بس آدھے منٹ کے بعد کرونگی
اور بھابی چائے شائے بنائی
نہیں چائے بناتی ہے مجھے مجھے تھی تھوڑی سی صبح کی ان کی بیک بیک چائے اس میں نے
کیوں دتی کیوں ہو گی
اب مجھے صبح لائٹ ہی نہیں ہوتی میں کیا کروں گی
چلو آپ کرو آپ میٹ تیار تو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ